وعلیکم السلام جی کیسی ہیں آپ
شکر الحمد للہ آپ کیسے ہیں
شکر اللہ کا آپ سنائیے گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر شکر
بیٹے کو فرق ہوئی ہلو فرق ہوئی فرق ہے اس کو
فرینڈ
فیور ویور مت ہے آپ
ہاں جی فرق ہاں جی جی فرق ہے نہیں نہیں پہلے ہی دن فیور تھا تو نہیں نہیں فیور نہیں تھا
چلو شکر شکر ہے اللہ کا اور سناائیے کیا کر رہی ہے ہاں جی کام
بس اس کو اس کو کب ڈے لگائے تو نہیں میں نے اس کو کبڑے لگائے صبح سویرے تو اب ادھر جاڑو مارا تو اس کو یے تھوڑا سا یے فیس ویس صاف کیا تو ہاں اس کو لگائے اب کپ ڈے تو اب میں نے سوچا میں آپ کو کال کروں کہ آپ ٹھیک ہیں تو اچھا چائے پی ہاں اس وہ بولتا ہے مجھے فرق ہے مجھے فرق ہے
چلو یے بات اچھی ہے شکر ہے اللہ کا تھوڑا ہو گیا تھوڑا ہے اور ابھی نہیں ابھی نہیں ہوا تھوڑا ہوا آدھا ہوا ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے تھوڑا ہوا اور تھوڑا نہیں اب میں یے ٹماٹر کاٹ رہی ہوں انہوں نے بولا آج ٹماٹر بنائیں گے
اچھا ٹماٹر بنائیں گے اچھی بات ہے
چھوٹے چھوٹے ٹماٹر لائے انہوں نے ہاں ہاں چھوٹی چھوٹی بالکل چھوٹی وہی کاٹ رہی ہاں کشمیریاں کو مزہ ہوتا ہے بہت
اچھا
یے بھی ہو رہی ہیں میں کاپڑے دھو رہی تھی میں نے پہلے وہ مجھ کو ونٹر کے پردے دھونے تھے کٹنز ایسے ہی تھے میں نے وہی دھولیے آج وہ پانچ دس بارہ پڑھری تھی
کیا پھر انہوں نے مت فون وون کیا کچھ
ہاں کیا انہوں نے چھوڑو ان کو اب کچھ نہیں کچھ بھی نہیں اور سنائیے آپ ہو ہو ہو
بس چل رہا ہے چل رہا ہے بس چل رہا ہے رواج بولتا تھا ہم نے غلط راوج بھی بولتا تھا ہم نے غلط کیا ادھر آ آکے
کیوں میں نے تو پہلے ہی کہا بوجا نے بھی بولا اللہ کی قسم ممتاز نے بولا اس کو میں سوؤں گا کچن میں وہ اس بیٹھے گا بیڈ میں پھر بوجا نے بولا نہیں کچن میں نہیں یہ ادھر نہیں اس کو ہم لابی میں بیٹھ لائیں گے اس کو آرام ہوجات
ہاں صبح بولتا تھا آپ وہی جائیں گے میں نے بولا اب غلط ہو جائے گا اب یہ دن نکالیں گے کیسے بھی کرکے تو
کیا مطلب
میں نے بولا اب یہ دن نکالیں گے دیکھیں گے سیٹس سٹیچڑس اٹھوائیں گے میں نے بولا اگر گھر جاکے یا ادھر جاتے دمس بہتر رہتا اگر ہم گھر ہی جاتے اس سے بولا نہیں ہمیں وہی پر جانا تھا تو تو بس دیکھا وہاں پر تھے ناں ہم ٹھیک ہے ٹینشن متی کسی کی ہاں بہت اب سمجھ میں آیا ہاں سمجھ میں آیا
جب بولتے ہیں تب مانتے نہیں ہو
تب مانتے نہیں ہاں وہی بہت ہے ناں
گھر میں ہوتی ٹینشن نہیں ہوتا کل انوں آئی تو پھر کل آئی انو وہ بھی چار دن ایسے ہی تھی ہاسپٹل میں پھر اس کو بولا مما نے سالن پکا
اچھا یہ نہیں کہ یہ تو تھک ہار کر آئی
گئی ہاسپٹل سے نہیں پھر اس کو بولا آجاؤ سولن پکا میر لایا پھر تو پھر سے لایا تھا پھر میٹ بوائل یہ تو
وہ بھی تو تھکی ہوئی تھی تین چار دن تھی ہاسپٹل میں اور گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے کام وہ ابھی ادھر ہی ہے اب
ہاں ہاں اس کو اس کا بیٹا ہے ناں چھوٹا والا اس کو کو الٹی آئی پھر شام کو
آئی
اس نے تو کھانا نہیں کھایا تھا پپیتا کھایا تھا تو
اب فرق ہے
ہاں اب فرق ہے اب فرق ہے
بولو دیا بولتی ایسے رکھو اس کو ہوجائے گا یہ تو میں دوں گی خود پوچھا بولو دیا بولتی ایسے ہی رکھنا یہ بھی خوشک ہو جائے گا نا میں تم کی خود پوچھا
وہ گئی سہرین گئی
ہاں وہ کل گئی
آپ کا بھائی کچھ بولا انہوں نے کتنے دنوں کے لیے اس کتو تم
اب بولا
ہلو اس کو آواز ہی نہیں آ رہی ہے ہلو
تو
اس کو آواز ہی نہیں آ رہی ہے بیچ میں آواز ہی کٹ ہو جاتی ہے ہیلو ہاں
ہاں کہ سب کو بولا ہیلو
اس کو بیچ میں آواز ہی کٹ جاتی
میں سن رہی ہوں میں سن رہی ہوں انہوں نے بولا سب کو آنے کے لیے گھر میں بھی آ جائیں گے تو دعوت کے لیے لیکن یہاں پر بھی بولا سب کو اور رواج کو بولا آپ ٹھیک ہوں گےیا خدا نہ کرے بیمار ہو جائیں گے وہیں پر بستر وستر ڈالیں گے تو آپ کو پہلے ہی آنا ہے
اچھا ٹھیک ہے
ہا اچھا سے دعوت دی چوٹ کیو ں بولیں گے یہ بہت اچھے سے دعوت کی سب کو
اچھا اچھا گھر میں کاڈ گھر میں کارڈ لائیں گے کہ ایسے ہی پوچھنے آئیں گے
شاید پوچھنے پتا نہیں پوچھنے آئیں گے کہ دعوت پہ آئیں گے لیکن یہاں پر بولا میری سسٹر تھی یہاں پر انوں ان کو بھی بولا ہمیں بھی بولا سب کو بولا اچھے سے بولو اور اچھے سے بولا دلہا آیا تھا اور دلہا اس کی ماں آئی تھی اور اس کا پاپا آیا تھا
نفسہ اب آئی تھی
جی جی جی جی جی اور سناو اس ککہ۔ اس کو کب ہے آپ سرجری
کس کو
امی جان کو
میں نے دیکھا نہیں اس کو کل سے میں نے اس کو دیکھا پرسوں جس دن بولا شاید اس کو ٹوینٹی ٹو کو ہے ٹوینٹی ٹو کو شاید اس نے اجل بولا ٹوینٹی ٹو کو جانا ہے ہاں کل باجی آئی تھی ادھر ہی میں نے اس کو دو تین اور تھی اس کوئی سائمہ کی بیٹی ساتھ وہ گئے تھے ادھر پامپور ہے نا ان کی ماسی ہاں جی جی وہ بیمار ہے
اچھا
سائما گئی تھی گوری گئی تھی
اچھا وہاں گئے تو یہاں پوچھنے نہیں آئے خبر لینے کے لیے وہاں گئے
پھر میں نے باجی کو بولا بھی اس نے چیبہ کو فون کیا ہے اس نے اس کو بولا ہے میں نے پرنسپ پل کو فون کیا تھا میں اس کو روز پوچھتی تھی میں نے اسے بولا مجھ کو کب بول بولتی تھی مجھے تو کوئی فون بھی نہیں کیا پھر اس نے بولا بھائی بیٹی کو ادھر چھوڑا بڑی کو ساتھ لیا چھوٹی والی کو ادھر ہی رکھا باجی کے پاس اور گئی
ان کو ہے نا وہی رشتے دار ان کو کہاں ہے ہم رشتے دار ان کو وہی ہے وہاں صائمہ کے یہ رہتے تے ہیں شوہر ووہر ان کے بچے ان کے اس کے یہ ہوں گے پھوک مارو تھک کو تھوک مارو
ہوں
یہ اچھا ہی ہوتا ہے کوئی نہیں آتا ہے یہ وہ بہت اچھی بات انسان ایک مانو کے امی کی پر سے سرجری ہے مجھے تو جانا ہے ہے نا جانا اس کو ہسبینڈ آیا وہ رات کو بیٹھا ادھر دو بجے ڈھائی بجے واپس آیا میں مجبور ہوں اور اس دن لگا تھا روج کو اب ایک ہی ٹینشن ہے مجھے جب دیور کے بیٹے کو لگی میں نہیں گئی وہ پرسوں بھی آئی تھی کل بھی بیر ب آیا تھا ہاسپٹل بھی آئے تھے اب ان شاء اللہ ان شاء اللہ کچھ اچھی خبر ہوگی تو تو جاؤں گی ان شاء اللہ ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ اچھا ہوگا تو میں جاؤں گی وہاں نہیں جاتی ہوں میں ورنہ پیمی کو جاتی ہوں اب اس کو سرجری ہے تو جاؤں گی انشاء اللہ انسان کو خود کا گھمنڈ نہیں رکھنا چاہیے جو آئے گا اس کو جانا ہے
اس کو جانا ہے ہاں
ہاں اس کے بس جانا ہے
اس کو جانا ہے
ہاں
مجھ کو اسی نے کل بولا وہ پام پر گئے وہ آنٹی کی وہ ماسی بیمار ہے
ہاں اس کی بچے جو ہے وہ اس کو پڑتی ہے بیٹا مت انہی سے ہوگا
مجھے ایسی باتیں مت کرو
ہاں ہاں سمجھ آ یا نہیں انسان کو ہوتی ہے نا ٹینشن ایک دروازے سے دوس دوسرا دروازے آنا تھا ہاں انسان کو یہ نہیں ہوتا ہے کوئی کچھ لائے گا تو اس سے ہوتا ہے ایسے ہی آتی ہے ڈور ایک کاولاد تھ دوسرے ڈور آنا
دونوں آنا تھا ڈور ٹو ڈور و مجھے اسی نے کال بولا وہ ادھر ہی آئی تھی شام کو شام سے پہلے شام مغرب سے پہلے چھ بجے
تک ہی تھا
وہ کیا بول رہا تھا پھر
آ وہ بہت کچھ نہیں ہے بیٹھا تھا پھر ماما کے ساتھ بات کر رہا تھا مما بولتی تھی تیرے مما بولتی وہ ابھی کچھ نہیں لایا تو میں نے بولا یہ مت بولو لاتا ہے یہ کیوں بولتے ہو وہ لاتا ہے اب کیا سوچتا ہوگا کب لاؤں گا اب سونا تھوڑا ہے لانا ہے تو یہ نہیں بولتی اس نے کچھ لایا یہ ہے نا غلط بات لاتا ہی نہیں پھر میں نے بولا یہ ہے نا غلط بات
یہ غلط بات ہے جو بات غلط ہے وہ غلط ہے
بی پی غلط ہے وہ الگ بات ہے لیکن اس کا کیوں بولیں گے مانو کہ ہم تھے آٹھ دن ہاسپٹل سب کچھ لاتے تھے یہی لاتا تھا
اور کیا دن میں تین تین چکر اتنی دور
تین تین امم کبھے کبار چار چکر بھی لاتا تھا
کیا لاتا تھا ہاں بلکل نا جی آدمی کو تھوڑی سی بات یاد رکھنی چاہیے
تھوڑی سی تھوڑی سی
تھوڑی سی بات ہاں ہاں
یہ زمانہ ہی خراب ہے
ہاں اس کے ماما کو سمجھاؤ وہ اس کو ماما کو سمجھاوہ
کان سے ان کی بات سنتی ہوں تو ایک کان سے چھوڑتی ہوں
اس کو سمجھایا کرو ماما کو اس کو بولو یہ غلط
اے مجھے نہیں نہیں نہیں میں نے چھوڑا ہے بولنا کچھ
خیر وہ بھی اچھا ہے
ہاں اپنے کام سے کام رکھ
کام رکھو ہاں اپنے کام اپنے کام سے اپنے کام سے کام رکھو دوسرے کے معاملے میں ٹانگ ہی مت اڑھاؤ ہاں اچھا جی ہاں چلیے بیٹھیے اللہ حافظ
ٹھیک ہے شکریہ شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ